وعلیکم
وعلیکم السلام اور سا خیر گ
جی الحمد للہ آپ بتاؤ
اللہ کا شکر ہے اور آپ کی دعیں ہیں سب بڑھیا
جی اور کیا کر رہی تھی آپ
تو ریسٹ کری ہ
اچھا
ج
میں ابھی بس موبائل یوز کر رہی تھی
جی جی جب فری ٹائم ہوتا ہے تو موبائل ہی صحیح رہتا ہے یوز کرنے کا
جی کتنی زیادا
بہت زیادہ بہت زیادہ ہے آج ک ل تو بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے دھوپ اتنی تیز ہو رہی ہے یہ بتا ہی نہیں سکتے باہر نکلنے میں بالکل من نہیں ہو رہا ہے
ہاں گرمی ہو رہی ہے اور اس وجہ سے کتنی زیادہ لوگ بچے پانی نہیں پیتے ہیں اور باڈی کتنی ڈییہائیڈریٹ رہتی ہے
پانی نہیں پیتے تو ان کو بہت ہی زیادہ دک دقت ہو جاتی ہے باڈی ڈیائڈریٹ ہو جاتی ہے اسکیم لو اور زیادہ پانی کا یوز کرنا چاہیے
بالکل بالکل اپ کچن میں بھی جاؤ نا
ہاں
پسینے پسینے ہو جاتے ہیں آدھے گھنٹے میں
کچن میں تو بہت گرمیاں لگتی ہے کچن کی گرمی سب سے الگ ہوتی ت
ہوں
خاص کر جب روٹی
جی روڈ بنانے میں تو ار دس منٹ میں کیا حالت ن کہ بس جلدی سے روم میں جؤ اور ایے کی ن کر لو
صحیح صحی اور پتا ہے اتنے زیادہ ہو گ گرمی ہو رہی ہے اس سے زیادہ لائٹ بھی بہت زیادہ کٹ رہی ہے
ہاں اب دیکھو نا یہاں پر اگر ہم شہر میں رہ رہے ہیں تو پھر بھی بڑے کم ہے چلو لائٹ ج تو آ جاتی ہے ایک دو گھنٹہ ا میا لیکن گرمی لیکن گاؤں وغیرہ میں نا
ہاں ہاں
انہیں کتنی تیادہ مسئلہ بنتا جی جی
تو یہاں میرے سائڈ پر بھی ب آئے جا رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے نا یہ س کوئی بورک نہیں کرتا ہے ا ہم ایسیبٹی چلا سکتے ہیں تو گرمی وہ آپ سادن لگتی ہے
جی وہی ن یار کتنا زیادہ مسئلہ بن گیا ہے لائٹ کا لائٹ نہیں آتی دو دو تین تین گھنٹے
اور یہ نہیں کہ فورن آ جائے فورن نہیں آتی کافی ٹائم کے بعد آتی ہے تو اور بھی دقت ہوتی ہے
جی ابھی یہاں پر بھی نا ابھی تین چار دن پہلے ڈیلی ڈیلی لائٹ جا رہی تھی بٹ اب فی الحال ٹھیک ہے اب تو نہیں گاری لائٹ
ہوں یہ اچھی بات ہے اور نہیں جاتی تو بہت اچھی بات ہے یک پھر بہت ساری چیزوں کی دقت ہو جاتی ہے ہمیں موبائل چارج کرنا ہے یا کچھ بھی کام تو اب تو سب اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہے اور
گرمی میں نا باہر جانے کا بھی دل نہیں کرتا ابھی میری فرینڈ کہہ رہی تھی مجھ سے کہ باہر کہیں گھومنا چلتے ہیں تو وہ بھی دل نہیں کرتا اتنی گرمی میں ن چلنے کا باہار
ہ ہاں دن میں تو کت ہی نکلنے والا نہیں رہتا ہے ہاں اگر آپ شام کو جانااہ چاہے تو جا سکتا ا
ہاں شام میں چلو پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑا موسم دھوپ نہیں ہوتی کل تو چلو خیر اللہ کا شکر ہے کہ بارش ہو گئی تھی
جی جی سائڈ تو بارش ہوئی تھی بٹ ابھی تو کوئی لگی ہی نہیں رہی بارش ہونے والی ہے
جی بارش ہو رہی تھی برف بھی پڑ رہی تھی تھوڑا موسم اچھا اچھا ہو گیا
اچھا ہو گیا تھا صحیح بات جو ہمارے یہاں بکرا عید دوئی تھی تھا تب تو بڑا اچھا موسم ہو گیا تھا
ہاں دو دن کے لیے دو تین دن کے لیے موسم بہت صحیح ہو گیا تھا بقرعید میں بھی
سی ہاں وہی چ تو اس میں کیا تھا نا آرام سے ہم لوگوں نے عید بھی منا لی اور اچھاے کپڑے پہنو نا تو بہت گرمی لگتی نئے کپڑے پہنو ج
گرمیوں میں ن زیاد تر ہیوی کپڑے اوائڈ کرتی ہوں ہلکے ہلک کپڑے جو ہوتے نا
تی ہوں میں تھوڑا لائٹ کپڑے پہنتی ہوں کاٹن بیسڈ جو بہتر رہتے ہیں
ری کے لیے بھی نا اپنے لیے ایسسی کوڑاے آئی تھی س
ہاں میں نے بھی سئی
قربانی وغیرہ ہوتی ہے تو
ہاں ہاں
تو اس وجہ سے میں تو لائٹ ہاں بہت زیادہ کام ہوتا ہے یار لڑکوں کو تو خیر کام ہوتا ہے زیادہ ہمارے لیے چلو ایک سویدھا ہو جاتی ہے چلو ہم نئے کپڑے پہن لیں بس کچن کا کام بڑھ جاتا ہے مہمان اٹینڈ
جی جی وہی چیز تو میں نے بھی کاٹن بیس لیا تھا دو تین میں نے چار سوٹ لیے وہ بھی کاٹن تھے تو وہی میں ڈیلی نئے نئے کپڑے پہنتی تھی
جی ایک انارکلی فرک بہت اچھی چل رہی ٹرینڈ پہ بھی اور وہ چل رہی ہے فارسی فارسی شلوار یہ ساری چیز ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے میں نے بنوائی تھی عید
میں نے بھی بنوایا تھا وہ کافی دنوں سے چل رہی پر میں نے سوچا اس بار عید میں وہ لے لیتے
ہاں وہ تو کافی ٹائم پے ایک سال پہلے اس کا ٹرینڈ چل رہا تھا زیادہ
ہاں وہائش
سلوائیے سے سلوا لی تھی
ہاں سب بڑھیا ہے پر کیا ہے نا پہلے اب پلازو چل گیا تھا تو سب لوگ اسی کو پہنتے تھے اب یہ فرشی شلوار آ گئی تو اس کو سب ٹرنڈ میں لے رہے اچھی بھی لگتی ہے
اچھی لگتی اور لمبی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان پہ زیادہ اچھی لگتی ہیں
ان پر زیادہ اچھی لگتی تی ہے تبھی پتا چلتا تا کہ ہاں یہ فاشی شلوار رہی ہے ادروائز جو ادر لڑک کیا پہن رہی تو پتا ہی نہیں چلتا تو کیا پہنے
ابھی اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے نا کھانا کھانے کا بھی نا دل نہیں کرتا لائٹ سا کھانا کھاؤ تو وہ بہتر
میں مجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی آج کل گرمی کی وجہ سے میرا بھائی جو ہے نا وہ تو دن میں کھانا ہی نہیں کاتا گرمی کی وجہ سے
اچھا جی نہیں لائٹ سا کھانا تو کھا لو زیادہ آئلی کھانا مت کو
ہاں وہی
انسان بھوکا تو رہ نہیں سکتا یار
وہی چیز ہے کھانا کھانا بھی زروری ہے پھر تو انرجی کم ہونے لگتی ہے
بالکل بالکل اب جتنا ہو سکے نا پانی پیو گلوکون ڈی پیو اسے اینرجی جی بنی رہے گی آپ کی
ہاں وہی چیز ہے میں تو نیمبو پانی پیتی ہوں بہت ٹیسٹی رہتا ہے جی میں پی لیتی ہوں کھاناھ کھانے کے بعد
صحیح اور بچے پانی پیتے نہیں ہیں بچے پانی بالکل اوائڈ کرتے ہیں میں تو کوشش کرتی ہوں جتنا ہو سکے نا اپنے بچے کو گلوکون ڈی دے دیا رسنا دے دیا یا نیمبو پانی دے دیا
جی جی یہ بہت اچھا کرتی ہیں
جی جل جیرا پانی پی لیتے ہیں جی جی ہاں بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے اب میں تو صبح صبح اٹتی ہوں نا ورم ووٹر ٹر پی لیتی ہوں زیرے والا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتی ہوں
جی بہت اچھا کرتی ہیں تو پھر فٹس کے لیے اچھا ہوتا ہے صبح صبح چائے نہیں پینا چاہیے صبح وارم واٹر ہی صحیح رہتے ہیں
پیڈ میں ورم واڈر پی لو نا بہت چیزیں مینٹین رہتی ہے
ہاں یہ بات اچھا کرتی تو اس میں زیرا بھی ڈالتی ہیں
زیرا بوائل کر لو آپ اس میں پھر اسے چھان لو اور پھر وہ پانی پی لو
تو اس میں زیرا کم ڈالنا ہوتا زیادہ
اپنے حساب سے ڈالو زیادہ مر ڈالو اتنا ڈالو کہ کلر آ جائے پانی میں
جی
جی ون اسپون ڈال لو یا ہاف اسپون ڈال لو
الف اسپوں ٹھیک رہ رہیے ہی ن ورنہ وہ کڑوا
جی جی زیرا آپ تو زیرے کی کہہ رہے ہو کڑوا ہو جائے گا لیکن اجوائن کا پانی د لوگ پیتے ہیں کتنا کڑوا ہو جاتا ہوگا وہ اجوائن کا پانی نا جو جن کو گیس کی پرابلم ہوتی دینا ان ک لیے بہتر ہوتا
ہاں یہ گھرل ن بہتچ اچھ ہوتے ہے باڈ کے لیے
ٹائم وغیرہ بتاتی تھی یہ چیزیں کی گ رہے ہیں لوگ باہر کی میڈیسن اوائڈ کرو گھریلو چیزیں اپناؤ وہ زیادہ بہتر ہے میڈیسین سے کیا ہوتا ہے میڈیس سے آپ کی کڈنی خراب ہو جائے گی میڈیسین بہت ہارم فل ہے
بہت زیادہ
ب مڈ
ہوں یہ تو میں نے بھی سنا ہے
کھا رہے ہو لیکن آپ کو دو تین سال بعد وہ آپ کو باڈی میں آپ کہ ونس م میں وہ دقت دیتی ہے میڈیسن
صحیح ہاں میں نے تو دیکھا جی
فیور ہوتا تو فیور کے لیے نا میڈیسین یوز نہیں کر رہے ہوتے لوگ پیراسیٹامول کتنا زیادہ نقصان کرتا ہے لوگ لوگ اس جڑی بوٹیوں کے لیے جڑی بوٹیاں بناتے تھے اس سے فیور اترتا تھا پہلے کے ٹائم یہ
ہاں وہ نیچرل چیزیں زیادہ بہتر بتر ہے صحت کے لیے وہی تو میں نے بھی دیکھا میرے ایک ریلیٹیو ہے ان کی اسی وجہ سے کڈنی خراب ہو گئی ہے وہ بھی گ ہی ہے اور میڈیسن سے
اب لوگ باہر کام کرنے جات
جی
وہ کام باڈی میں پین ہوتا ہے وہ میڈیسین لے لیتے ہیں پ جو پین کلر ہوتا نا وہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہے آپ کی باڈی پر اور وہ سلو پوائزن کی طرح ایسا کام کرے گی دھیرے دھیرے آپ کی ایج بھی ایسے آپ کے نا فیس یر پرو چاہی تھے نا دھیرے دھیرے نظر آنے لگ جائے گی کہ آپ
الحمد اللہ وعلممح پین کلر پر ست مالس سب چیز جو ہے خراب دوائ بنا دیے
جی
اور کیا ہے نا سب لوگ کیا پریش شان رہتے ہیں نا چیز کسی طرح میں درد ٹھیک ہو جائے تو ان کو مجبوری میں کھا لیتے ہیں جی اسی لیے
ہاں اب جو میں نے نا یوٹیوب پ دیکھا تھا کوئی مطلب آیورویدک تھھیم انہوں نے بتایا تھا کہ پیراسیٹامول کیسے ہے آپ کی باڈی کو اتنا ہارم کرتی ہے
ہوں ہ میں نے بھی
تو بچوں کو اوائڈ کرتی ہے پیراسیٹامول د نا کیونکہ ڈاکٹر بھی پیراسیٹامول ہی
ہاں
بے جک دے تھےٹامول
ہاں وہ ان لوگ کو بھی بچوں کا صحت خیال نہیں رہتا یہ چیز غلط جک ایسا نہیں ہونا چاہیے
اب دیکھو بڑی اگر بڑی بھی بیماری ہے نا تو آپ یوز کر لو ٹھیک ہے میڈیسین یوز کر لو لیکن پین کلر پیراسیٹامول
ہاں یہ سب نہیں یوز کرنا چاہیے
جی جی اب ایک وہ تھے ان کی وائف کو نا کینسر ہو گیا تھا میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا تو وہ نا ساری جتنا ہو سکے انہوں نے آیروروید دک چیزیں دی ہیں انہیں اس سے ان کا کینسر اسکن کا کینسر ہو گیا تھا پنجابی تھ وہ
تو انہوں نے آیورویدک چیزیں ساری دییں اب ان کا دو مہینے کے اندر اندر لاسٹ اسٹیج پر تھیں وہ اور دو مہینے کے اندر اندر ان کی ساری بیماریاں ختم ہوئی ہے آیورویدک چیزوں سے ہی
یہ تو بہت اچھی بات ہے
جی کوئی سدھو نام ہے ان کا انہوں نے ہی دیا تھا
اچھا اچھا پر موسٹلی ہم نے دیک یہ جو لاسٹ اسٹیج پہ جاتے ہو تو بچتے
بالکل بھیاں دیکو بچتے ہی نہیں ہے اب آیورویدک چیزیں یوز کر ڈاکٹر ڈاکٹرز نا پیسے بناتے ہیں لے کرتے ہیں وہ ہر چیز بولیں گے یہ کروا لو یہ
ہاں کیمو کیمو تھراپی صحیح بات
ویسے بہت نقصان کی چیز ہے سارے بال گر جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر بات کریں گے ان شاء اللہ
ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ حافظ ہماری بات تو حد سے زیادہ ہو جاتی ہے